ہلو اللام السلام علیکم جی آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا آب ٹھیک ہو
جی شکر شکر آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے میںں ایسے ہی بیٹھا تھا آپ کیا کر رہی ہو ویسے
میں بھی بیٹھی ہوں اور بتایے
بس کیا بتاؤں آپ بتائیے کچھ خاص
میں کیا بتاؤں آپ کو آپ کو تو اتنا ٹائم لگا آپ نے لایا چکن
چکن نہ نہ ہاں شاید وہ میرا ہی یہ کر رہا ہے
اچھا اچھا ویسے ہی آپ کو کون سا فرینڈ آیا تھا وہاں پہ اس کا نام کیا ہے
اس کا نام روہن تھا یہ میرے ساتھ پڑھتا تھا
اچھا
ہوں جی جی
مطلب یہ لوگ بھی عجیب کتنے ہیں میں بعد میں بتاؤں گی اس بارے میں
ہاں بہت عجیب میں نے بتایا ناں ابھی کیسے ہوتے ہیں آدھے اچھا
چیز ام پرائیویٹ بھی ہوتی ہے
جی جی اور کیا
یہ غلط بات ہوتی ہے ناں
بہت غلط بات
جی جی اور آج کل کے زمانے میں تو موبائل فون نے سب کو خراب کر دیا یہ تو آپ کو پتا ہی ہے
ہاں آنکھ اس سے تو آنکھیں بھی خراب ہوتی ہے دماغ بھی خراب ہوتا
زندگی انسان چھوٹے بچوں کی
ہاں جی
جی جی پڑھنے پہ دھیان ہی نہیں رہتا ہے بچوں کا
اور کیا
ہوں میری حیا جان آج گئی تھی ٹیوشن
ٹیوشن
ہاں ہاں
اس کو کس نے لیا تھا وہاں
اس کو مما نے دیا تھا
مطلب مطلب یہ وہاں پہ گئی تھی میشور نگر میں
یہ تو یہ کہاں تھی رات کو یہ آئی ناں دن میں
وہیں ناں میں بتا رہا ہوں صبح وہیں سے آئی تھی ٹیوشن یا بعد میں گئی
نہیں نہیں یہ صبح گئی تھی پہلے ٹیوشن وغیرہ روتے روتے بچاری پھر اس کو یہاں لایا
اچھا ٹھیک
یہ بولتے ہیں ناں صرف گھر میں مجھے مانوں کے پاس جانا ہے
یہ ہوتا ہے آدھے آدھے بچوں کو جیسے اس کو دیکھو میرے ماسی کے بیٹے کو ہاں ہاں جی
جی اوکے میری جان یہ بول رہے ہیں مجھے آپ یہ لاؤ گے اور
کیا یہ کیا کھا رہی ہے ویسے میں نے نہیں دیکھا ابھی
وہ ابھی ناں کیا بتا میں نے آپ کو بری دان ہوتا ہے ناں
اچھا بریدان
جی جی کینڈی ناں یہی ٹافیس وغیرہ
جی جی
جی
اور بتائیے آپ گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے اور آپ کی پڑھائی کہاں گئی مجھے بتاؤ نیٹ میں کویلفائی ہوئے تھے پھر تم
نہ نہ میں کہاں ہوا تھا کوالیفائی میں نے تو مجھے تو کم ہی مارکس تھے ساڑھے تین سو
اچھا ٹھیک مجھے لگا آپ ہوئے ہوں گے
نہ نہ میں کہاں ہوا
اچھا
جی
چلو اور آپ کی فرینڈس وغیرہ ہوئے تھے کوئی
ہاں ہاں
کون
مجھے نہیں ان کا نام آج پتہ ہے لیکن وہ میرے پہلے فرینڈ تھے آیا سمجھ
وہ ماریا ہو تھی
ماریا اس کا مجھے پتاہ نہیں محمت ن اس کے ساتھ بات وغیرہ کر سے ہو بھی ہے
ہاں
مجھے نہیں مجھے اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ اس نے دیا تھا نیٹ یا نہیں
اچھا آپ کیا جھوٹ بتا رہی ہے آپ نے تو پرسوں کنگریچولیشن چڑھیا تھا اس کو واٹس ایپ سے
اور میں نے نہیں دیا
اچھا ٹھیک
ہمم جی
چلو
پھر اس میں ہوتا ہی کیا اگر نیٹ میں نکلنا آپ کو پتہ ہے میں بھی دیتا نیٹ مطلب مطلب دیکھو دیکھو اگر نیٹ میں نکلتے ہیں نا پھر پھر اسے پھر متنا اسی ٹائم بنتے ہیں ڈاکٹر پھر دوسرا ایگزام ہوتا ہے کوئی
پانچ سال کے نہیں نہیں نہیں پہلے سب سے زیادہ نیٹ ہوتا ہے پھر پانچ سال کے بعد ڈاکٹر بنتے ہیں
اچھا
جی
نہیں کیا
ویسے آپ کو تو آپ کو تو مما فورس کر رہی تھی
ہاں جی
ہمم اور بتاؤ
بس آپ بتائیے ویسے آپ کیا کھا رہی ہو آپ کیا کھا رہی ہو
میں کچھ بھی نہیں ہے میری بہن کی بیٹی
نہ نہ نہ آپ کھا رہی ہو کچھ
یے میں نے ایک پھول اٹھایا نیچے سے
کیوں کھایا ویسے آپ نے پرفیوم مار کے
کس سے
مطلب پرمیشن آپ کسی سے نہیں پرمیشن جیسے میں مانگتا ہوں اپنی ممی سے میں کھاؤں وہ یے
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک میں نہیں مانگتی ہوں نا
مجھے لگ شاید آپ بھی پرمیشن مانگتی ہوگی
کیا بچے سے پرمیشن مانگو ینہاں پر میری چھوٹی بچی
اچھا چلیے جی چلیے کوئی بات نہیں
ہاں میں نے اتنا بھی نہیں کھایا ویسے بھی میں کھاؤں
ویسے آپ مجھے کیوں بتا رہی ہو
نہ یہاں پے ہے نا میری بڑی بہن ہے اسی کو بتا رہی تھی کیا ہو گیا آپکو
ہاں
سنا
ہاں جی ہاں جی سنا میں نے
جی ہاں
اور بتائیے
بس مجھے اس کے بالوں کی ٹینشن ہو گئی
مجھے بھی بہت زیادہ بہت زیادہ مطلب یے عجیب
ورنہ کہ مجھے دماغ میں رہ گیا یہ اب اس کو بانند رہتے ہیں جو یے اس کو آگے رہے ہیں اس کو یے سارے بند رہتے ہیں پہلے کی جیسے
آپ کیا اس کے اس کے سامنے اب جھوٹی تعریف کرنی پڑتی ہے کیا
منا کہ یے بچاری چھوٹی ہے اس کو گل اس کو کیا پتہ
ہاں جی ہاں جی
میری جہا مان ہے میں نہیں کھاؤں گی تھینک یو اور بتاو آپ
بس میں کیا بتاو آپ بتائیے کچھ
ہا
ویسے اس کال کے بعد نا میں گھر جاہ رہا ہوں ٹھیک ہے
کیوں کیا تیار آائ
ہاں جی ہاں جی ساری تیاری ہو گئی اللہ کیا شکر ہے پنیر تو وہ تو بس لاانی ہے وہ میٹ بھی مجھے کیا لگیں گے اب یہ بیس پچیس منٹ گھر تھا کوئی بات نہیں میں نا آپ کو جلدی جلدی مینےاج نہ میں نا کوشش کرتا ہوں کہ پندرہ منٹ میں ہی سارا کام ختم کر لوں ٹھیک ہے میں نا اس کے بعد میٹ والے کو کال کرتا ہوں وسے تم میٹ رکھو میں آتا ہوں ہے نا ٹھیک میں نے اس کو بات ہاں میں اس کو دوسری کال کروں گا بولوں گا
اب تم کمرے میں ہی اس کے بعد چائے لانا ٹھیک ہے
ہاں چلیے کوئی بات نہیں
ہاں
کمرے میں ہی چائے وغیرہ لاتا ہوں اور کچھ
آج جم کی ٹینشن ختم ہے نا
ہاں ہاں
ہاں ہاں اس میں جانو بال ہو گیا ہے جان اے دیکنا بال متنا ہے ٹھیک ہے
کس میں
یہ اس کو نیچے گر گیا نا اب میں اس کو اٹھا کے دے رہی ہ نیچے ہوتے ہیں نا بال چھوٹے چھوٹے ہاں یہ مجھے بول رہے ہیں میرا پیارا بچہ دیکھو بٹنا کیا ایک حساب سے میں بولتی ہوں اس کے بالوں کو اچھا گیا کیونکہ یہ ایک تو کمزور تھی اور اس کے آپ کو نہ بہت اثر پڑتا ہے
پھر ہوتی ہے آپ میں مجھے پتاہ ہے پھر ہوتی ہے نا شوب ایک مطلب سیدھے بہال کر اس اس کے بگاڑ دیا انہوں نے
اس کو بے بھی کاٹ کیا ہے اس کو یہ آپ کو پتہ ہے ارے آپ بھی پاگل ہو اس کو اتنے چھوٹے بال نہیں کیے ہیں
پھر
اس کو میں نے وہ پین سے باندھ رکھا ہے پیچھے سارا
اچھا ٹھیک میں نے دیکھا
آپ کو دکھاؤں گی اس کے بع اس کو کتنے بال ہیں
چلیے ٹھیک ہے گھر پہ دکھانا آرام سے ہاں
ٹھیک ہے اس کو نا وہ میں نے بند رکھا ہے
اچھا
یہ بن گئی ہے وہ کٹ کر ایا سمجھ
ہاں جی ہاں جی ہاں
آپ کو بتایا ہے اس کے بعد آپ کو لگیں گے گھر تک پندرہ منٹ پھر اب چائے وغیرہ لانا روم میں مجھے وضو کر کے ہے میں بھی اب نماز پڑھوں گی
پڑھو پڑھو اپ نماز میں نا آپ کو جلدی کال کرتا ہوں ٹھیک ہے
اب تب تک گھر بھی آؤ گے اب تب تک اب تب تک چائے بھی پیؤ گے جتنا نماز کو ٹائم ہے آٹھ بجے نماز پڑھنی ہے مجھے
دیکھا میں کیوں بتا رہا تھا میں دو ہی بجے جم جاؤ گا اب بدتنا ٹینشن ہے جم جانے کی یہ اب ہم شام تک یہ کریں گے کام ہے نا ٹھیک
کام کیا کرنا اب دو بجے روز جایا کرنا جم
ہوں چلیے ٹھیک ہے کوئی بات
ہاں کیونکہ آپ کو پتا ہے تب کیا ہے دو سے تین تک یا چار تک میں کھانا کھاتی ہوں پھر کھانے کے بعد مجھے نیند جاتی ہے
پہلے پہلے ہی آپ لوگ کھاتے دو بجے کھتا پھر نکتا ہوں دو بجے آکر میں بتا تھا پہلے ہی آپ کھاتے ہو کھانا ساڑھے تین ساڑھے ڈھائی
ہاں ہاں
میں کرتا ہوں دو بجے ختم میں نکلتا ہوں نا دو بجے گھر سے پھر تم ساڑھے تین تک یہ کھانا وغیرہ ختم کرتی ہو برتن ورتن
ہوں ہوں
پھر تم سوتی ہو کھانا کے مجھے بھی پھر نیند چڑی ہے نا اسے مجھے نید نی چڑیں گے ن ٹھیک
ہاں ہاں
ہاں جی ہاں جی آپ نا اس کے بعد مجھے سمپل کال نہیں
آپ کو پتہ جب آپ کیا بولتے ہیں اس کو جم جاتے ہے نا شام کو میں اس ٹائم پہ مطلب نا پوری فری ہوتی تھی وہ ٹائم کتنا ضائع ہوتا تھا میرا
ہاں بہت بہت
بہت بہت وہی تو آج جم کا چینج
ابھی آپ نے بتایا آدھے نہیں ساڑھے ڈھائی بجے
ساڑھے ڈھائی میں نے نہیں بتایا میں نے بتایا ساڑھے دو
ہ ابھی ہسرے آپ نے بتایا ساڑھے ڈھائی
چلیے غلطی سے نکل گا ہوگا
نکل گا ہوگا
نکلا ہوگا
کیا
نکلا ہوگا
اچھا منہ سے
ہاں جی
اچھا اس کے بعد میں کال کروں یا نہیں
نہ نہ میں نا گھر نکلا ٹھیک ہے مجھے بس اس کو پمنٹ دینا ہے مجھے نا گھر والوں نے پندرہ سو دیے پندرہ سو
کیوں
ایے نا میٹ وغیرہ کے لے اب میں سوچ رہا تھا بچ جاتے دو تین سو
پھر مجھے وہ ڈالا ٹھیک ہے
ا مجھے کیش
اچھا اچھا ٹھیک تو مجھے اکاؤنٹ سے ڈالنا ہو کیش خود کو رکھنا
چلیے کوئی بات نہیں اوکے صرف ہاف ہاف
میں اس اہ نہیں نہیں نہیں تھینک یو تھینک یو تھینک یو ہاں ہاں ڈن ڈن جو وہ والی ہے نا ای تین تھاؤزینڈ اور جو اس کو کیا اس کو بھی ہاف ہاف
روپیز
ہاں اس کو بھی ہالف حالف
نہ نہ میں جو کرا تھا کیا ہو اپکو
ہوں چلو اللہ حافظ
چلیے ٹھیک ہے میں نا آپ کو گھر چا اوکے چلیے جی اللہ حافظ
آپ کو گئے تک کتنا ٹائم لگے گا
مجھے لگے گے پندرہ دس منٹ پندرہ بیس منٹ
چلو ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے میں کیا کروں گی تب تک میں چائے پیوں گی